عالم بھائی جی حال کیسا ہے
بھائی جان الچھا اللہ اللہ کی کہہ رہے تھے
بس بڑھیا
بڑھیا بھائی جان
کیا حال کھانا کھایا ناشتہ کیا
ہاں ناشتہ کر لیے بھائی جان
گھر میں سب ٹھیک ماں باپ ٹھیک بہن بھائی ٹھیک
صحی ہے بھائی جان اللہ کی کرپا ہے بہت اچھے ہے بتائے
ا بھائی آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے
بھائی جان موسم کی گرمیوں کے بارے میں بات کر دیتے بھائی
گرمیوں کے بارے میں بات کریں گے
ہوں ہوں
ہ بھائی وہاں سے گرمی کتنی ہے بہت گرمی ہے کمی ہی گرمی ہے
بھائی جان اللہ کی طرف ادھر تو بہت گمی پڑ رہی ہے
ہاں بھائی بھائی گرمی سے ہمیں پرہیز ہی کرنار چ ایں گرمی سے گرمی میں باہر نہیں نکلنا چاہیے گرمی میں ہمیں باہر نہیں نکالنے سے اور بچوں کو باہر نہیں دینا نکلنا چاہیے
پ ا ج نہیں ا گرمیوں میں رہنا چاہیے اور بڑھیا کولر پنکھا لگا کے لنے چاہیے بھائی ار کہ رے پیسے والو ہوئے ہیں وہ تو کوئی دقت نہیں ہے ا عام آدمی ہے تو کو ان کی تو گرمیوں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے
ہاں میں گگرم یہ آج مجھے لگتا ہے کہ اس سال گرمیاں بہت بڑیا ہیں پچھلے سالوں سے
اس سال بہت گرمی پڑ رہی ہے بھائی جان بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہیں
ہاں بائی گرمی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گرمی ہی بیٹھے اندر بیٹھے باہر نہ زیادہ نکلے کیونکہ گرمی ہماری ن کو خراب کرتی ہیں ہماری جسمانی توازن کو بگاڑتی ہیں اور ہم ہمیں اس گرمی سے بہت کچھ بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں تو ہمیں چاہیں کہ ہم گرمی میں اندر ہی بیٹھے اپنے روم میں ہی بیٹھے اور پنکھا ونکھا جو ہے اس کا استعمال کرے نہ کہ ندیوں نہروں میں جائے اور
وہ تو بھائی جان صحی بات ہے آپ کی یہ وہ پیسے والوگوں تو وہ تو کب ہی میں نہیںغریب آدمی عام آدمی ہے تو وہ تو کام کرے گا تو کام کرے گا تو
ہاں بھائی گریب ہاں بھائی ہاں بھائی غریب آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ صبح سویر اٹھنا چاہیے اور صبح اگر وہ تین بجے اٹھے گا یا چار بجے اٹھے گا تو پھر دس گیارہ بارہ تک کام ختم کرے گا اپنا یہ بھی
بھائی جان کام نہیں کرے گا تو وہ کھائیں گے کیا
میں نے بولا کام کرے گا مگر سویرے سے صبح سویر مطلب اس ٹائم وہ دھوپ ہوتے ہیں یا شام کو کرے کا کام جس سے وہ دھوپ سے بچ سکتا ہے
صبح صبح کرے گا صبح کر لے بارہ بجے تک بس اور پھر شام کو کر لے تین بجے تک تین ت پانچ تو تو صحیح ہے بھائی نہیں تو بہت تمت کراوا
وہ ب گومات ج
ہاں بھائی اور بچوں کو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ بچ کیونکہ سکن اتنی ہارڈ لیول نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ جتنی ہم بڑوں کی ہوئی ہوتی ہیں تو بچوں کو اوائڈ کرنا چاہیے باہر نکلنا کیونکہ پھر بڑی پرابلم ہوتی ہوتی ہیں بڑی سمسیا ہوتی ہیں
اللہ کی کہہ رہی ہے تھ بھائی جان کو تو بہت پروبلم آتی رہیتی ہے کیریر اچھی ہماری سکین اچھی رییوت اچھی بہت اسکین پہ بہت پڑا فرق پڑے گا
ہاں بھائی آج کس گرمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
آج کا گرمی کا تاپمان ہمارے یہ تو کم سے کم پینتالیس ڈگری کا تپ ہم رہ ہمار واسست
پینتالیس ڈگری
پینتالیس ڈگری ہمارے پاس
پ تو بہت میں اچھا یہ بتا اور ہاں دو سے ایک فائدہ یہ بھی پسینہ باہر آتا ہے جو گندگی ہوتی ہے وہ باہر رہتی ہے ایک بہت بڑا فائدہ ہے دھوپ میں رہنے کا اور دھوپ میں رہنے کا اور ایک فائدہ بھی ہے یہ گیوز ہمیں یہ دیتا ہے کہ وٹامن ڈی جس سے ہمارا جو کیلشیم ہے وہ بڑھتا ہے
وہ تو بھائی جان سحی بات اب گرمی ہوگی تو پسیینہ آٹومیٹک لگ لے گا شریر میں سے
ہاں بھائی دووپی ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی اہم چیز ہے بٹ یہ مگر یہ بات بھی صحی ہے کہ زیادہ ہمیں دھوپ میں نہیں رہنا چاہی کیونک جو دودھ کی رئیس رہتی ہے وہ ہماری سکن کو برباد کر دیتی ہے اسی لیے ہمیں زیادہ نہ دھوپ میں رہنا چاہیے اور نہ زیادہ چھاؤں میں رہنا چاہیے
صحیح بات ہے بھائی جان
صحی بات ہے اور ہاں آج اور گرمی میں لوگ پنکھوں ونکھوں کا بہت زیادہ استعمال تے ہیں
جیسے اپ ہی کا پانی پیتے ہیں جس طرح وہ بیماری پڑتے ہیں نہ کہ ان کی ٹھنڈک تو پانچ منٹ کے لیے ان کی جسمان جسم میں آتی ہے بٹ جو پھر جب وہ بیمار ومار پڑتے ہیں تو ان کو ہ چل میں ہوں وہاں سے زیادہ گرمی ہوتی ہے
آپ تو جموں کشمیر کے آپ کے تو ادھر کے لگ رہے ہیں گا آپ بھائی جان
ہاں بھائی ہم کشمیر سے
بس ایسی لگ رہی آ کوئی بائی جان
ہاں بھائی اور تو بھی
ہوں ہوں اور امدو بھائی جان دھولپور سے ہے
دون پور
جلپور جلپور آگرہ
آگرگرہ آگرگرہ آگرہ جی ہاں بھائی ہاں بھائی اور گرمی میں ہمیں ہراس کرنا چاہیے ہم جاتے ہیں کہ ندیوں میں جاتے ہیں گاون گائے جاتے ہیں ایسیے ہمیں اس میں بھی تھوڑا سا ہراساں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جان ہی خطرے میں پڑ سکتے ہیں اور چاہے بہتوں کی جان بھی گئی ہیں ندیوں میں ندیوں میں وہ اسی سیزن میں اسی گرمی میں اسی تاپمان میں تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے شانت بیٹھے کام صبح سویرے ہی کرے ختم کرے صبح سویرے ہم نے بولا کہ مزدور اگر کوئی ہو مزدور بھی صبح کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور شام کو بھی کام کر سکے ہاں
اور بھائی جان اور بتا آپ نے ہال چال کیسی ہے
بس بڑھیا بس بڑھیا بڑھیا بڑھیا
اور اور بھائی جان بڑھیا جھییر ہے بڑھیا مست گرم باڑیا ایسا کوئی بھی نہیں ہے
بس بس اور گرمی کا بڑا ایک ا کارن یہ بھی ہے کہ جو ہاٹ ہے جو ہمارا دل ہے اس کی دھڑکن زیادہ بڑک ہیں اور ہمارا پھر مرنے پہ ہم پھر مرنے پہ آتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے
گرمیوں سے ہارٹ اٹیک کا بیماری کینسل پینسل یہ بنتی رہتی یہ گرمی کم ہوگی تو کو اسی سے ب بہت مانسون گرمی نکلتی رہتی ہے اسی وہ سے
ہاں
اچ
ہاں بائی گرمی گرمی ایک بہت بڑی کیا کہیں گے ہاری کارن ہے ہماری زندگی کے لیے بھی بہتوں کے زند مطلب بہت جانور ہیں یہاں پر انسان بھی ان کے لیے بھی گرمی مضر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں گرمی کو کم کرنا ہے
ج
اگر کوئی پوچھے گا کہ ہم گرمی کو کیسے کم کرے گے تو ہمیں اپنی ماحول جیات آلودگی پر دھیان دینا ہے پلوشن زیادہ نہیں کرنا ہے گھڑا کرک نہیں جلانا ہے اپنی گلوبل وارمنگ کو ہمیں خراب نہیں کرنا ہے تو ہمارا جو تاپمان ہے وہ پھر ایک اپنی بیلنس پوشن پہ رہے گا درمیانی پوشن پہ رہے گا
اللہ کا کہہ رہیے تھا مانسون ایسے دیک بڑھیا پیڑ پوتا لگے ہیں تو منسوٹو مٹے بڑھی
ہاں بھائی ہاں اور ہمیں ہاں بھائی ہاں بھائی آپ کی بات صحی ہے ہمیں پیڑوں کو نہیں کاٹنا ہے ہمیں پیڑوں کو لگانا ہے ہمیں ڈیفورسٹ اسٹیشن نہیں کرنی ہمیں فورسٹ اسٹیشن کرنی ہے اور جو آج کے اور ہم بڑی ایک کارن یہ بھی ہے کہ ہم جنگلوں کو کاٹتے ہیں
وہ بات صحیح ہے بھائی یہان دیکھو اپ تو پیڑ پودوں کو بہت کاٹ رہے ہیں اتنی بہت زیادہ کلکتی کر رہے بھائی جان اللہ کا کہہریی ہے تو وہ ت ہم تو جی رہے ہیں پتوں کیسے ماحول میں جی رہے ہیں
ہاں ہاں بھائی ہمیں یہی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیٹ لگائے اگر ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور ہمارے آگے والی جنریشن کو اگر ہمیں خوش رکھنا ہے تو ہمیں پیڑ پودے
تو
ماحولیاتی آلودگی پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے ٹھیک ہے بھائی
بھائی بھائی جان آپ کی بات صحی ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے
اببو بھیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ پیڑ کس کس جگہ ہمیں لگانے
پیڑ بڑھیا موسم مانسون میں لانا چاہیے تو لڑکی بہت زیادہ اچھی ہو ہوتی ہے
ہاں
برسات میں لگانا چاہیے پیڑ
بس
ہاں
ہاں بھائی برسات میں بھی لگانانی چاہیے اور اس جگہ پیڑ ہمیں لگانے چاہیے جس جگہ کوئی رش نہیں ہو جس جگہ کوئی کہ مطلب سڈا راستہ واسہ نہیں وہ
ہاں
ای اسی جگہ ہم اسی جگہ لگانے جہاں پر جپ لوگ آ میں میرا
آنا جانا ہو اس میں کہہرے تو بھائی جان اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی نا سر ل کوو
ہاں بھائی خدا حافظ اللہ حافظ دل آپ کو سلام بھیجنا سلام بھیجنا سلام بھائی
ٹھیک بھائی جاائی اچھی ٹھیک
بھائی خدا میں پول رکھے آپ کو چیز